ہیلو ہیلو ہیلو
ہاں جی السلام و علیکم
جی وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی باجی میں بالکل خیریت سے ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں آج ہمارے یہاں پہ بارش سو گئی تھی تو نا ہمارے یہاں پہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے تو بس میں بیٹھی ہوئی ہوں
جی ماشاء اللہ بارش تو ہمارے یہاں بھی بہت ہو رہی ہے سبیرے سے مطلب اتنی بارش ہو رہی ہے کہ دو دن سے بارش تو بالکل بند ہی نہیں ہوئی اور بارش ہوتی ہے تو ہمیں تو اتنا زیادہ سکون ملتا ہے کہ ہمیں اپنے گاؤں کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ گاؤں میں بھی بارش ہوتی ہے تو وہاں تو کتنا زیادہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے
جی جی بالکل تو آج نا ہم گاؤں اور شہر کے بارے میں ہی گ فتگو کرتی ہیں
جی بالکل ویسے بھی تو گاؤں ہمیں تو گاؤں جانا مطلب گاؤں میں رہنا ہمیں تو بےحد زیادہ ہی پسند ہے مطلب اتنا ہے گاؤں کی زندگی وہاں کے لوگ وہاں کا واتاورن ہمیں اتنا زیادہ پسند ہے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم گاؤں میں ہی رہیں پر اب کیا کریں ہم جا نہیں سکتے اسی وجہ سے ہم کبھی کبھی سالانہ ایک بار تو ہم اپنے گاؤں جا ہی کرتے ہیں آپ کو اپنا گاؤں کیسے لگتا ہے
جی ان شاء اللہ مجھے بھی نا اپنے گاؤں میں جانا بہت اچھا لگتا ہے میں تو ہر سال گ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں میں جاتی ہوں وہاں کا ماحول بہت سکون بھرا ہوتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ گاؤں کا ماحول تو بےحد ہی زیادہ سکون سے بھر ا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہاں سے واپس جائیں ہی نا اور گاؤں کی زندگی میں تو الگ ہی زیادہ سکون ہے کیون کی وہاں ایک تو ہرے بھرے جہاں دیکھیں گی آپ وہاں جھاڑ پیڑ رہتے ہیں ہرے بھرے اوپر سے ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں پر گھر بھلے وہاں کے چھوٹے ہو پر وہاں کے لوگ بےحد ہی زیادہ مطلب اتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ کی وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنا تو بےحد ہی اچھے سے جانتے ہیں
جی بالکل بالکل اب ایسے نا شہروں کی تلنا میں گاؤں کا واتاورن ادھک سانت ہوتا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ شہروں میں دیکھین مطلب آپ نے دیکھا ہی ہے کی کتنے ہر جگہ جگہ راستوں میں اتنی گاڑیاں اتنا جام لگا ہوا ہوتا ہے اتنا زیادہ شور شرابا ہوتا ہے شہروں میں کی ہم کیا بتائیں جیسے شہروں میں اب اتنی گاڑیاں چلتی ہے اتنے سارے روڈ ہے یہاں پے تو مطلب ہر جگہ یہاں پے شور شرابہ ہی رہتا ہے اور یہاں پے اتنے زیادہ پردوشن ہے شہر میں جیسے کی اتنی فیکٹریاں ہونے کی وجے سے دھیا سے نکلنے والے دھوئیں اس سے اتنی گندگی فیلتی ہے ہمارے واتاورن میں تو ان سب کے لگ بھگ مطلب ان سب کے مقابلے میں گاؤں ان سب چیزوں میں بہت زیادہ ہی بہتر ہے
جی بالکل بالکل ویسے تمہارے گاؤں کے لوگ مکھیہ روپ سے کیا کیا کام کرتے ہیں
جی ہمارے گاؤں میں تو زیادہ تر ہوتا ہے کھیت بہت کھیت ہے تو وہاں کسان لوگ بہت سی کھیتی کرتے ہیں اور ہمارے گاؤں میں بےحد ہی بھیڑ رہتی ہے تو وہاں وہ لوگ بھیڑ سے ان کی مطلب وہ روئی نکال کر انہیں بھی وہ بھی کام کرتے ہیں مطلب انہیں بھی بیچنے کا کام کرتے ہیں پھر سن انہیں انہیں سے سویٹر وغیرہ بنانا یے ساری چیزیں ہمارے گاؤں میں تو بےحد ہی اچھے اچھے کام ہوتے ہیں مطلب ہم وہاں جائیں گے تو ہمیں ایسا ایسا لگتا ہے کی ہم اپنے شہر واپس ہی نہ آئے بالکل بھی
جی بالکل بالکل ویسے نا کھیتی ہمارے دیش کی ارتھ ویوستھا کا مہت پون حصہ ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایک تو کھیتی ایسا ہے کی اگر کھیت میں پانی نا ہو پانی نا جائے یا فیر ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں کھیت نا ہو تو فیر ہمارا گاؤں تو بالکل بھی گاؤں نہیں لگتا اور کھیتی کسانی مطلب گاؤں کی تو وہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمے سب سے زیادہ پسند ہے کی اتنے سارے کھیت ہوتے ہیں گاؤں میں انہیں دیکھ کر اتنے زیادہ خوبصورت لگتے ہیں وہ اور وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک تو گاؤں کے لوگوں میں ایسا رہتا ہے وے لوگ ہمیشہ ایک جٹ ہو کر رہتے ہیں مطلب ان کو ایک دوسرے کا سات دینا باخوبی بےحد بےحد ہی اچھے سے آتا ہے اگر ان کی کسی کو کی جیسے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں انہیں ان کی ضرورت ہے تو وے لوگ ان کے ضرور کھڑے ہوں گے ان کی مدد ضرور کریں گے
جی جی بالکل بالکل ان شاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب ویسے نا تمہارے گاؤں میں نا کون کون سی فصلیں اگائی جاتی ہیں ہو
جی ہمارے گاؤں میں تو گیہوں باجرا سرسوں چاول اور بھی بےحد ہی ساری مطلب الگ الگ طرح کی سب زیاں بھی ہمارے گاؤں میں اگائی جاتی ہیں اور ہم تو ہر سال ضرور جاتے ہیں بچوں کو لے کر کہ وے لوگ دیکھے اور انہیں بھی پتا چلے کہ گاؤں میں کتنی زیادہ خوبصورتی ہے اور گاؤں کی بات ہی کچھ الگ ہے
جی بالکل بالکل بالکل صحی فر
فصل اگائی جاتی ہے
جی میرے گاؤں میں بھی اب اس موسم میں تو باجرا اور جو اپن گوال کی پھلی وغیرہ یہ سبجیاں وغیرہ بھی کر دیتے ہیں برسات کے موسم نہیں تو اس ٹائم تو نا بس باجرا کی کھیتی ہوتی ہے
جی بالکل اس سمے میں تو باجرے کی کھیتی اور ایسا ہوتا ہے بھٹے وغیرہ زیادہ تر لگے ہوتے ہیں کیونک یہ سمے ہی ایسا ہوتا ہے بارش کا موسم کی وہی چیزیں زیادی چلتی ہیں وہی ساری چیزیں ان سمے پہ آتی ہے تو انہیں سب چیزوں کی کھیتی زیادہ تر ہوتی ہے اور ایسا ہے کہ ہمارے گاؤں کے کسان دن رات محنت کرتے ہیں اناج اگاتے ہیں جس سے پورا دیش پیٹ بھرتا ہے اگر وے لوگ اناچ اگانے میں اپنا دن رات نا جٹائے دن رات محنت نہ کرے تو ہم تک تو اناج بالکل پہنچ ہی نہیں پائے گا ہم اپنا پیٹ کیسے بھریں گے اگر ہماری کھیتوں میں مطلب ہمارے گاؤں کے کھیتوں میں ہمارے کسان اناج اگائیں گے ہی نہیں تو
جی جی بالکل صحیح فرمایا باجی آپ نے ا ب ویسے نا ہمارے ہیلو اب ایسے نا ہمارے یہاں پر تو گاؤں میں نا بہت ساری سبجیاں وغیرہ بھی پھل وغیرہ سبھی طرح کی ہوتی ہیں
جی وہ تو ہے گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہے کئی گاؤں کی سمسیا ہے شکشا اور مطلب س سواستھ سویداحیں ہوتی ہے جیسے ابھی ایسا ہوتا ہے ان کے وہاں پہ یہ ساری چیزیں ایک دم ان کو بہت زیادی ضرورت ہوتی ہے کہ ہاں وہاں کے بچے اچھی اچھی اسکولوں میں اچھی جگہ پہ پڑھائی کریں اچھی ان کو تعلیم ملے اور اچھا وہاں پہ ایسا ہوتا اسپتال وغیرہ بھی وہاں اچھے رہے وہاں کے ڈاکٹر اچھے رہے تاکہ ان کو اچھا علاج مل سکے پر یہ ساری ان کے پاس سویدھائیں ابھی بالکل ہے ہی نہیں گاؤں کے گاؤں میں بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں کے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے یا پھر وہاں جیسے سرکاری اسکول ہوتے ہیں وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر ہسپتال کے لیے ہمیں اپنی گاؤں سے بہت ہی دور جانا پڑتا ہے اگر ہمیں کسی اسپتال میں اچھے سے علاج کروانا ہے یا پھر ہمارا علاج جیسے چھوٹے اسپتالوں میں نہ ہو پائے تو تو ویسے ان سب چیزوں کی وجہ سے ہمارا ٹائم بے حد ہی زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی کو تو بہت زیادہ تکلیف بھی ہونے لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے کی مطلب اگر ہم ٹائم پر انہیں نہیں لے کر گئے تو ان کے تک تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وقت پہ
ہاں جی بالکل بالکل اور نا اپنے گاؤں کے لوگوں کو نا آپ ویوہار دیکھا ہوگا گاں کے لوگ ایک دوسرے کی کتنی مدد کرتے ہیں اور سکھ دکھ میں بھی ساتھ کھڑے ہو رہتے ہیں اور لیکن نا ایسا نا شہروں کے لوگوں کے اندر نہیں ہوتا ہے شہروں کے لوگ تو نا کسی کو جانتے تک بھی نہیں ہے گاں کے لوگ تو آس پڑوس میں کتنی مدد کر تے ہیں
مطلب شہر کے لوگوں کو ایسا رہتا وہ لوگ اپنے میں زیادہ تر اپنا سمے بتاتے ہیں وہ لوگ اپنے گھر والوں پہ بھی مطلب اتنا زیادہ ان کا کچھ وہ نہیں رہتا وہ لوگ اپنے میں رہنا زیادہ تر پسند کرتے ہیں کسی سے مطلب نہیں رکھ رکھنا اپنے اگل بگل پہ اور گاؤں کے لوگ وہی وہی چیز ایسی رہتی ہے ان کی جو وہ لوگ اتنا مل جول مل جل کر رہتے ہیں تو ہمیں تو یہی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مطلب ایسا ہے گاؤں کی سرکار جو ہوتی ہے انہیں بھی گاؤں میں اچھے اسپ تال اچھے اسکول اسکولوں کا مطلب انہیں سویدھا یں دینی چاہیے تاکہ ان ان کے بچوں کو اچھی تعلیم مل سکے ان کا اچھے سے علاج ہو سکے اور انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ ہو یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے لیے بھی یہ لوگ کتنی دور دور جاتے ہیں اتنی دور سے پانی بھر کر لے کر آتے اپنے گھروں میں تو اس ان ساری چیزوں کے بھی انہیں بہت ساری تکلیفیں ہوتی ہے تو وہاں کی جو سرکار ہوتی ہے انہیں ان ساری چیزوں کی انہیں سویدھایں دینی چاہیے تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو بالکل ان ساری چیزوں کو لے کر
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اب ایسے نا ا کچھ گاؤں میں نا گاؤں کی نا کچھ چنوتیاں بھی ہیں جیسے کی کچھ جگہوں پر اچھی سڑکیں انٹرنیٹ اور روز گار کے پریاپت اوفسر ملتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ انہی سب چیزوں کی وجہ سے تو لوگ زیادہ تر شہر میں رہ تے گاؤں میں نہیں اگر یہ ساری چیزوں کی فیسلٹی گاؤں میں بھی آ گئے تو لوگ گاؤں میں بھی رہ کر مطلب رہ کر اپنا جیون بتا سکتے ہیں
جی بالکل بالکل گاؤں سے دونوں نا وکاس کے ساتھ ساتھ ہونا چاہیے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ چلیے ہمیں آپ سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا
جی مجھے بھی آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا اللہ حا
اللہ حافظ